وعلیکم اس سلام بھائی جان
وسلام سلام بھائی جان اور بتائیں کھانا نہ کھا لیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کا لیا آپ بتیں نا بھائی جان آپ کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں
ہاں بتائیں کانا میں کیا کیا کھایا ہے بھائی جان
ہن کھائے ہے بھائی جان چکن مٹن اور پنیر کا سبزی پنیر کا روٹی نان روٹی جانتے ہی ہیں آپ
جی ہاں بھائی جان
بھائی جان پر بھی کھائیں تھوڑی بھی کائے ہیں صلاۃ بھی کھائے ہیں لیکن رات کو کھائے تھ اب آج بھی کھائیں گے مطلب ایک دو چیز ہٹا کر یہ چکن چھوڑ دیں گے مٹن ہی کھائیں گے کیونکہ ابھی بنا نہیں ہے بھائی جان صبح صبح کا ٹائم ہے ہے کہ نہیں بایا
جی صحیح بات اور بتائیے گھر پر امی امی ابو ابو سب سب خیریت
ہاں بھائی جان سب کہہریی آپ اپنا بتائے بھائی جان
ہاں ہمارے ہاں ہمارے بھی ابو اور امی جان سب خڑت
ہاں رہنا بھی چاہیے بھائی جان خیریت
اوراں ب گھر پ کون کون رہتا ہے بھائی جان
جان رہتی ہے ابو جان رہتے ہیں امی جان رہتی ہے اور دادی جان رہتی ہے دادا جان رہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں نا اس کو بہن جان رہتے ہیں آپ کے یہاں بتائے بھائی جان
ہمارے یہاں بھائی اجانا ہے اور ممی ابو یہی باہان ہے ایک ہ ہ فیملی میں ہم لوگ اتنے ہیں بھائی جان اور
اور بت نا بھائی جان کہیں گھومنےنے کا پلان بنا بنا لتے ہیں
بور ہو گئے ہیں کہ جائیں گے کہیں آپ بتائیے گا آپ چلیں گے ج آج ہاں آج نہیں کل چلتے ہیں ا ٹوا کاں میں ن نہ بائی جتے ہیں ک جو ٹرائی کر گ رہا ہے
چلے گا تو سنیے نا کتنا روپیہ کم سے کم لے گا بھائی جان ادھر کو میرے کو ایسے قریب لگ جائے گا دس پندرہ بیس ہزار لگ جائے گا رسیا جانے کا فلائٹ سے جائیں گے تو بہت زیادہ لگے گا نہیں تو ایسے جائیں گے تو اتنا لگ ہی جائے گا نارمل
چلیے بہت اچھا آ
نہیں تو فلائٹ سے جائیں گے دو چار لاکھ لگ جائے گا بھائی جان تو سنیے گا تو اس میں کیا کا لے لیجے گا سویٹر لے لیجیے گا اپنا خان پینے کا جیس پلاسٹک ایسے سبزی وب نہیں لیجیے گا جو پیک ہوا ہوتا ہے چیپس وپ جس میں ہا بھرا ہوتا وہ سب لیجیے گا ٹھیک ہے اس سے کبھی ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے جلدی کیکہ اس میں پہلے سے ہی ہوا رہتا ہے نا اسی لیے
چلے بہت اچھا کھائی جان
آپ بتائیے نا بھائی جان کہاں گھومنے اومنے کا پلان بناائے ہیں
ہاں سوچت ہما فیملی کے ساتھ جانے کے لیے سپنا ہے کشمیر حیدرآباد ممبئی
بھائی جن کو یہ چلیےناا پ سائکل واللا پ
ہاں ضرور ضرور چلیں گے آپ پوچیں گے تو ضرور چلیں گے بھائی جان
سب دوستوں کے بیٹھا لیں گے آرین کلگو تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی جان
ج جتے ہیں اس کو بھلاا کون ہے جانتا ہے ہے جان
ہاں بھائی ا تو و پی بہار میں سب جگہ فس تو اس کو دیکھے نہیں ہوں گے اس کا اھی ٹرپ پہ جانے والا وڈیو ہوگا
پپ ہاں ہاں دیکیں ہاں دیکھیں بہت ج آئی
اس میں اس میں ایک سائیکل بھاڑا کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہی میں چھوڑ دیتا ہے ڈی جے سیی چھوڑ دیتا ہے
ہاں جی بائی جانا پ آتا ہے کرتا بائی جان اور کردا بھائی بھ ج کٹیانی کتنے کا ہے بھائی جن
کہا ہوتا ہے بھائی جان
ہاں مطلب یہی اچھا ویڈیو بناا اس کا بھی اھا چل جتا ہے مل اچھا خا
اچھا کیا بائی جان یہ ایکگ ویڈیو ڈالتا ہے اس کا تو دو چار منٹ کا ہوتا ہے ملین میں ڈ مطلب دس م دس منٹ میں تو آرام سے دو تین ملین دھاڑیا لیتا ہے ابھی اس کے لیے سا سو سو ملن جی اس تو بہت کم ہے
جی بھائی
بھائی جان ادھر کا موسم بتائے نا بھائی جان
ہمارے یہاں ابھی آانی ہی بڑی ہے بھائی جان بارش ہونے والی ہے ساید ابھی اھا تان ٹہل رہے ہیں
یہی ہمارے ادھر بھی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا مطلب اچھا خاصہ دھوپ و کا تھا اب پت نہیں اب کہیں نہیں اب رہا ہے
چ چلیے بہت اچھا توبی لے اور بتائیے آپ
فون رکھے رکھے ہاتھ ایک بڑ دکان لگا گجارا ہے ٹوٹ گیا اب ہاتھ
چلیے بہت اچھا بات ہے
آم وام آ کو ملا کے کیا بھائی جان سڑا لوگا کہیں چھوڑ دیجیے وہاں چنا
جی بھائی جان آ آپ بتائیے آپ آپ آم کے سن چلا آپتا آم کھائے ہوں گے بھائی جان
ارے بھائی جان آم بہت کھائے ہیں لذیذ لذیذ کھائے ہیں بھائی جان آپ کھائیے گا بھائی جان آئیے نا ہمارے آم کا بگوان ہی ہےو جلیبی کا بھی باگوانی ہے کھائیے گا تو آئیے نا آتے
آپ کو برتن منجنے آ دیتا ہے بھائی جان
ہاں برتن میں تو ہمج مضیلےتےین تسلا چیپا چاننے اور باقی سب جو بٹن رہا ہے سب کچڑی وچی بھی مز لیتے ہےھائی جات اور آپ بتے آپ آپ تو مرزی لے ہوں گے بھائی جان
ہاں بائ جان ہم تو مزیل برتن مز جتے گلاس مز جتے پچورا مجر ت اچھی پا ب لیتے ہیں تسلہ کڑا یہ سب مجز لیتے ہیں اور کیا بولتا ہیں نا بھائی جان کھیتی کیسی چل رہ ہو در بائیا
ہاں کھیتی چل رہی آج آج آج ہی گیا تھ صبح پر بیھی ابو جان کے ساتھ کھیت جتوانے کے لیے
ہ چت ن جوت آگات کہ کھیتی تو جھکائے گا اس سے بس کتنا لیا تھا بھائی جان
ادھر کاٹھا پڑ جا رہا ہے تین سو روپیہ بھ جان بہت مہنگا نہیں پڑ رہا ہے دکان
آ بھائی جان
وہی
تو تین سو کے حساب سے ک تنا ہوا پانچ وہ کریں گے تو ہوگا پندرہ سو اور اس کے بعد چھ ایک
ایک ہو جائے لگا جان
نہیں نہیں ایک ہیس ن چوبیس سو چوبیس سو ہو جائے گا بھائی ج کیونکہ نو سو ہوگا نا تین کاٹھگا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چل رہی ہے بھیا
ہمارے یہاں تو بہت کھیتی مندا چل رہی ہے بھائی یہاں کا ایک کٹا کھیت جتا گ پانچ سو لے رہا ہے بھائی کبھی کبھی تو ایک اور ہزار لے لے رہا ہے لیکن کیا کرے مجبوری ہو گیا ہے جتوانا ہی پڑ رہا ہے کھیت
چلیے ب اور کیا پانی وانی پٹ گ
اور بھائی جان وہی تو ابھی کھیت جتوائے ہیں تو پانی کہاں سے پٹوا ہے پانی پٹوانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے تو جٹواتے ہیں بھائی یہ بہت آندھی کا موسم ہو گیا بھائی یہان
چلیے بہت اور بتائیے بک چل آپ کو بائک چلانے س بائی جان
ہاں بائی ہمیرے کو س بھائی جانیں بائک چلاننےے آپ کو آتا ہے
ہاں ہم کو بھی آتا ہے آپے گاڑی میں کون کون چلا لیتے ہیں بھائی
ہم کو اچھا لگتا ہے چلانا گاڑی میں اسپلینڈر ایچ ایف ڈلکس اور پین پلسری کیا بولتے ہیں نا م کن ف سب آک لیتے بھائی آپ بتائ نا بھائی جانا آپ کو کون کون سا آتا
ہم چاہتے ہیں اسپی ڈیلر اور جو فرینڈ چاہ وہپ پاچ ہی لے کے چلا لیتے ہیں
مطلب بھاگنے میں آپ کو کون کون سا پسند ہے ہاں کنے میں بائی
ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے آپچی ہمار ڈم ایم ٹی ڈولا اسی ہزار کا
جیادہ بڑی بات نہیں بھائی جان خری سکتے س
تو یہ آ بیٹ کوئی ڈریم ہوگا پے
ہاں بھائی جان میرا بھی ہے نا کے ٹی ایم تین سو نبے ا ہوگا دو لاکھ تین لاکھ پچپن ہزار کا تو مطلب چار لاکھ دھر لے گا پورا ملا کر تو خریدیں گے
چلیے بہت اچھ
آئیے گا آپ کو بھی کبھی گھما دےے پانی گے
ہاں ہاں تو آئیں گے لائ گے آپ پائن آئیں گا بھائی جان
ضرور ضرور کیوں ن
اروتب
ابھین ہم چھت پہ ٹہل رہے ہیں بھائی جان آپ بتائیے آپ کیا آپ کہاں پ بھائی جان
بھائی جان ہم بھی وہی چھت کے نیچے ہیں
آپ بتائیے آپ آپ کے گھر پر اے سی یا کولر یا فریج تو ہوگ کرے گا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہے نا اے سی ہے کولر ہے فریج ہے فریج کیا ہے وہ ک ت نا واشنگ مشینن خراب واشنگ مشین ہے بھائی جان آپ کے ادھر
فریج ہے کولر ہے اور واشنگ مشین بھی ہے
ارے بھائی جان اندر کا اس کا ہوتا ہے نا خراب ہو گیا میرا بھائی جان کیسے اس کو بنوا ہے مستری بھی ادھر نہیں ملتا ہے
مستری ہاں ہوگا ہمارے یہاں تو نمبر نہیں ہے پھر بھی مارکیٹ وارکیٹ میں جا کے پوھ لیجیے گا ایک دم بن جائے گا کولر کا ہے نا واشنگ مشین بن دیتا ہےاں
بھائی جان ادھر ملتا ہی نہیں ہے نا اسی لیے بہت دقت ہو جاتا ہے اور ایسی بھی ایسے اور آپ بھائی جان
ہمارے بغیچے میں آم کا اور لچی کا کٹہال کا اور جلیبی کا کیا جلیبی تو کھائے ہوں گے آپ ن
ہاں بھائی جلیبی تو کھا ہے بہت اچھا لگتا ہے بڑا نیک مل کرتا ہے
اور بتائیے آم کا سیزن چل رہا ہے آم تک کھیں گے نا بائی جان
ہاں بھ جان بہت آم کھائے آم کا ہمارا تو بگوانی ہی ہے آئیے نا کبھی کھلاتے ہے آپ کو
ہم ضرور آئیں گے بھائی جان
کیا بولے بھائی جان
ہاں بلائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے بھائی آم کھانے کا ممر
کائی ب
چلیے ٹھییک
ہ کھانا تو بہت اچھا لگتا ہے ہاں کبھی آئیے
اور بھے ک جا ہو ت
ہاں بھائی جین خاجا بہ خا
چلیے بہت اچھا
آپ بتان بار جانا آپ نہیں بھیا
جو ہوتا ہے نا پاس وہ نہیں گ جاتا ہے آج اور بٹاتا بھی ہے پیسا بہت
ہاں ب ہاں بھائی جان وہی وہی ہمارے ادھر بھی ت بائی جائے پیسے ہی بہت مانگتا ہے اسی لیے کون کھائے گا رہنے دو زیادہ تو من نہیں کرتا ہے کبھی کبھی دینا دے دیتے ہیں کبھی کبھی کھانے کا من کرتا ہے زیادہ تو
چلے بہت اچھا بھائی ج
اور بتائیے آب مج مجتے خھات ہی ہ چ کو کو جا کے بھائی جن
ہاں بھین کھاتے ہیں نا موموز کھاتے ہیں چاین کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں کھائیے گا آپ
ہاں ہم تو رو جاتے ہیں فرینڈ کے ساتھ تو
اچھا بھ فرینڈ کےاتھ کیا کیا کھاتے ہیں بھائی جان
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کے آمو امی ابو کا سب کچھ کریے گا سب
میرے ادھر سے بھائی اپنے امی ابو جان کو نمستے بولیجیے وعلیکم السلام بولیجے
خدا